علیکم السلام علیکم اپ ٹھیک ہو
وعلیکم السلام جی میں ٹھیک ہوں اپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں
اور کیا کر رہے ہو آپ گھر میں میں بھی ٹھیک گھر میں سب ٹھیک ہے ہ
اور بتاؤ کھانا کھایا
ہاں میں نے کھانا کھایا ابھی رشتے کے ساتھ اور رس اساں کیا مز تھا بہت بھک لگی تھی
اچھا آگے لےکھایا
اکیلے نہیں بھیک مانگنی پڑی پہلے پیسوں میں
کیا
بھیک مانگنی پڑی پہلے ماموں کو
اچھا پہلے ماموں کو بھی کیوں آپ اتنے غریب ہو آپ کے باپ کو پچاسو کہ نہیں نکلتے ہیں س پ پ کام س پڑا
نہ
ہ ہاں فتنا دی مام
م نے دیا پچاس روپئے پھرلایا رشت وہ رشتہ بھی اس کو مزہ ہی نہیں تھا اس رشتے کو بھی جب موڈ ہوتا ہے کچھ کھانے کا تو مزہ ہی نہیں تھا اس کو بہت بھوک لگ تھی میں نے بولا میں کاؤں گ رس وس اس کے ساتھ اس کو رس میں بھی مزہ نہیں تھا وہ مجھے لگتا ہے وہ اس کو کل کا ہوگا
اچھا اچھا اچھا ہاں
ہاں
اور بتاؤ
ہاں جی ہاں جی اور بتاؤ آپ نے آپ نے نہیں کھایا کھانا
ہاں ہم نے بھی کھایا ہمیں ساگ تھی سبزی
اچھا ساگ تھی اچھا اچھا
ہاں
اچھ اچھا اور بتاؤ آپ
اور آپ بتاؤ میں کیا بتاؤں آپ کدھر نکلے ہو
میں ادھر سنو کر کھیل رہا ہوں
اچھا اسنوک بھی کھیلتی ہو
ہاںاں میں کھیلتا ہوںنو کر
آ تو آپ کو کھیناا
ہاں مجھے آتا ہے کھیلنا
اچھا
بہت اچھا کھیلتا ہوں ہاں جی
اچھا اچھا
اور بتاؤ اور بتاؤ آپ کام کیسا چل رہا ہے
کام ٹھیک چل رہا ہے آپ بتاؤ
اچھا کام ٹھیک چل رہا ہے کتنا کتنی کمائی ہو جاتی سکول کے دن تو بہت اچھے جا رہا ہوں میں تو سکول ہی نہیں جاتا ہوں میں اس کو سمر ویکیشن ہوئے ہے نا
اچھا اچھا اچھا
ای میں اسی لیے میں نے تو پہلے ہی بنائے تھی سمر ویکیشن
ویسے بھی آپ نہیں جاتے تھے نا
ہاں میں نہیں جاتا ہوں اس میں کیا رکھا ہے سکئی میں کچھ نہیں گھر پر ہی پڑھیں گے
اچھا
پا جنے اور گرمی بہت ہے اوپر سکون جاتدا سکون
اچھا اچھا آپو گھر والے نہیں ڈانٹتے ہیں کہ اسکول
ہاں جی ہاں بولو بولو
ہیلو
ہاں جی ہلو بولو
میں نے بلا آپ کو نہیں گھر والے ڈانٹتے ہیں اسکول کیوں نہیں جاتے ہو
نہیں نہیں ڈانٹتے بولتے بہت ہی ادھر سے پچھیناا آئے گا میں لاڑ لا ہوں نا ماں کا
وہ کچھ نہیں آپ کو بولتے ہیں
ہاں بھائی بولو بولو جی
میں بولا وہ آپ کو کچھ نہیں بولتے ہیں
وہ کچھ نہیں بول میں ماں کا لاڑ لا ہوں نا لاڑ لا بیٹا
اچھا
اسی لیے مجھے کوچھ نہیں بولتا ہاں
اسی لیے
اور بتا کہ
آپ کو پچاس روپئے کلو ممو سے
ہاں بھائی اس کو پیسے نہیں ہے بچاری کو یار کیا کرے
تو اس کا مطلب ہے نا آپ لوڈلے نہیں ہو
ہاں جب غریب ہے سب تو اب کی بہن بھی تو بہت غریب ہو گئی ہے آج
کیوں
اس کو تو امیر تھی بہت آج وہ بہت غریب ہو گئی ہے بچاری
کیونکہ امیر کو نظر لگ گئی اس لیے
ہاں ہاں امیر کو کس کی نظر لگ گئی یہ یہ یہ کتنا یہ بہت بڑا چور ہے اس نے رات میں ہی نکالے تھے پیسے موکے فون میں ہمیں پتاہ ہی نہیں چلا اس نے کہاں سے نکالے
چا
ہلو
ہاں بولے میں آپ کا ہی سن رہی ہوں آپ کیا بول رہی ہیں
ہاں سنا اپنے یہ چور ہے رات میں ہی رات میں ہی پیسے نکالے تھے فون سے
میں نے بولا آپ کو ٹیوشن نہیں جنا ہے
بھائی میں ٹیوشن سے آیا آپ کیا بات کر رہے ہو میں تو آیا صبح ہی گیا میں ٹیوشن
اور جب جلدی گ تھ
ہاں صبح گیا تھا میں
اچھا کتنے بجے کل ک آج کتنے بجے گئے تھے آپ
میں گیا پانی دس بجے پھر وہاں سے بارہ دس بارہ بیس ب آج لیٹ ہو گیا تھا ٹیوشن میں تو اسی لیے
پھر نے ہوگا پچھا
ہمیں بھی پڑا ہوگا کچھ بھی کچھ پڑا ہوگا
ٹیوشن ڈسٹ ویٹس وغیرہ تھا کیا
ہاں بہت ٹیسٹ ہوتا ہے نا ٹیوشن میں میم رکھتی ہے ایک کوچن وہ بھی رکھتی ہے ایک دو پیجوں کا بڑا ہوتا ہے بہت الیونتھ میں بھی انسا کتنا بڑا آنسر یاد کرے گا
ہوں ہوں
پرابلم ہے نا مارکس بھی تو لانے بڑے بڑے یاد کرنے ضروری تبھی تو مارکس آئیں گے نا اوک ہاں اور بتاؤ آپ نہیں پڑھتے ہو
اور بتاؤ آپ کو ؀ہاں ہاں ہاں
آپ نے کہاں تک پڑھا ہے
میں نے ٹویلتھ تک پڑھایا آپ نے کہاں تک پڑھائی کیا ابھی
کر رہا ہوں نا ابھی ابھی کر رہا ہوں میں نے بہت پڑھائی کی ہے میں نے گیارہویں تک پڑھائی کی ہے بس
اچھا
ہاں جی
اب چ نوکر میں کتنا پیسے ڈالتے ہو آپ اب
میں اس نوکر میں ہوتے چار سو بارہ روپئے ڈالنے ہوتے ہیں ٹوٹل
اچھا
ہاں
ا
ہاں جی چار سو بارہ ایڈ بال میں ڈالنے ہوتے ایٹ بال میں ڈالنے ہوتے پچاس روپئے ہم نکالتے ہیں سارے ہم ہوتے ہیں چار بندے نکالتے ہیں سارے سو سو روپے ار تو
اچھا
اب آ گئی ہمیں بھی غریبی اب بیٹھتے ادری پر وہاں فری بھی ہوتا ہے ہاں اور ای سی بھی ہوتا ہے اس لیے بیٹھے اب بولتا ہے کوئی ب جو کھلو ہمارے ہم کھلائیں گے اپنے پیسوں میں
اچھا اچھا اچھا
ہاں کیا بول رہے ہو آپ
آپ نے کہا تھا نا آپ سوئمنگ پول جاؤ گے کہیں پہ ہے
ہاں سوئمنگ پول
ہاں
کیا سوئمنگ پول سوئمنگ پول ہے نا ہاں یہاں پر بلاٹرو پارک سے آگ وہاں پر اس کا آتے ہیں سوئمنگ
نہیں آپ پرسوں مزمل کو کہہ رہے تھے نا کہ ایسے ہم جائیں گے کہیں پہ سوئمنگ
وہ ہم بول رہے تھے ہم جائیں گے ادھر وئل جائیں گے اب ہم بول رہے اے ٹریننگ سیکھنے جائیں گے کیا بتاتے ہو آپ
اچھا اچھا مجھے لگا آ بول رہے تھے نا پرساپ کو جانا ہے تو
ہاں ہاں کیا بھی جائیں گے آپ کتنے کالس ہے اس کو
ابھی اس کو ہے میں بتاؤں گی پانچ
بھائی پانچ کہاں سے ہو گئی اس میں تو صبح تھی دو ہی اب تو اس میں دو ہی کال سےے دو تو یہ میرے ساتھ بھائی پھر سے ہی کہاں سے آئیں گے پہلے تو وہ کمپلیٹ کرو پھر ریفریش کرو تو پھر ہو جائے گا نا اس کو ج
ہاں اب اسس کال کے بعد کروں گی نا میں ریفریش
ہاں سوگ بدی سر کرو گے
ہاں ہاں
کیا کرنا تھا بہن کے ساتھ کال وال اس کو بھی آئے گا کچھ پیسہ ویسا ادھر سے وہ کیا کرتے ہے اس کو بولو نا پیسہ کما کرو کس تو کماؤ پیسا وہ کیا کرتی ہے وہ کیوں نہیں مانتی ہے غریب
پتاہ نہیں اس کو امیری زیادہ آئی ہے شاید سے
اتنا فائدہ ہے دس کال میں ہزار روپئے ملتے ہے یہ کیا کرتی ہے اٹھارہ سوپئے میں گے نا ٹول دس کالوں میں
اور کیا میں بھی کرتی مجھے لیکن آتے ہی نہیں ہے ابھی کال
ہاں آپ کو کیوں نہیں آتے کال تو آپ کو کیا ہوا ہے
پتا نہیں اس کو کیا ہو رہا ہے ب ایٹی کچھ دکھا رہا ہے دین کیا تھا پتا نہیں مجھے بھی دکھا رہا ہے اور کیا
خراب میں تو کال ہی نہیں کیے آپ کیا ہاں آپ نے کیچھی نا بہت کر آپ کہتے نا میرے ساتھ بہت کر اب لمٹ وہ ہو جائے گی خود ٹھیک دنوں چار دنوں کے بعد
ہاں
لمٹ ہو جائے گی چار دنوں کے بعد خود ٹھیک وہ کریں گے نا وہاں سے تو ہو جائے گی خود ٹھیک ہاں جی
اچھا ٹھیک
ہاں جی ہاں جی ہاں اور بتاؤ چاے کتنے بجے پیتی ہو
ہم پیتے ہیں پانچ بجے
اچھا ہو پانچ بجے جی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بتاؤ آپ کیا اپ تو کمفرٹیبل ہی نہیں لگ رہے ہو مجھے لگتا ہے
نہیں اصل میں پتاہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے کولر چھائٹ
گرمی بہت زیاد ہے اوے کرو اے س
ڈالتا ہے انسان میں پہ رہتی ہوں مجھےتا ہے
اچھا اچھا اچھا گرمی بہت ہے بہت گرمی ہے خدا کے حاں